کیسا
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ اٹھنے میں
ہاں وہی میں آپ کو اب تواہ میں آپ کو کال کروں گی ڈائریکٹلی آپ کیوں نہیں اٹھا رہی وہ فون
اور کیا اس کو بہت ٹائم لگتا نہیں میں نے اٹھا تب بھی لیکن اس کو بہت ٹائم لگتا لیکن اب یہ پرابلم ہے پہلے نہیں تھی
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور کیا کر رہی ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا سے میرے میں کام ہی کر رہی تھی اب کام ختم کیا تو میرے گھر وال نے لائی تھی پنیر وہی فرائی کر رہی ہ
اچا ٹھیک ہے کام کیا ہے ختم
ہاں کام کیا بس ایک کچن کا ہی کام کرنا تھا ماما نے کہا پہلے یہی ٹرائی کروں کیکہ پھر سے وہاں سے ہوتا ہے نا وہ
ہاں تیل گرتا ہے
اور کیا اسی لئے پھر ماما نے کہا پہلے یہ بھی
آیا آپ کا ہسبینڈ چائے پیننے
ہاں اور کیا ایا چائے پینے پھر پت نہیں ایک گھنٹے کی کے لیے اندر گیا پہلے کہیں
ہوں
اس کے بعد ائے چائ اس کے بعد اتنی مطلب جلدی یہ نا جلدی جلدی جلدی ابھی فون آے گا اب فون آئے گا جلدی کر جلد کرو
اچھا
ہوں اور بت شکر اللہ اب اس کو ماما بول رہی تھی یہی نا آپ کا آپ کے شکر نے کال کیا ہے بولیے آپ نے بولا
ہاں میں نے اس کو بولا تھا اس نے فون کیا میں کیا کروں گی بول رہا تھا میں کیا بولوں گی میں نے بولا آپ بولو کچھ بول رہا ہے وہاں سے مجھے اگر آپ کہیں پہ رہو گی الگ بھی مجھے لگتا ہے وہ آپ کو بوکا رکھے گا
اچھا
ہاں
میں نے کیا میں نے اس کو یہ ماما نے اس کو بولا کہ ایسے آپ نے سنا سسر نے کیا ہے تو وہ ہو رہا ہے ماما کو ہاں تو میں کیا کروں گا
مشورہ دے گا اور کیا کرے گا
بولے تو وہ اس کی ماما بول رہی ہیں کیا مطلب میں کیا کروں گا
ہاں
اب بھائی ہو آپ کیوں بھی کچھ بول سکتے ہو میں کیا کروں گا
ہوں پتہ ہے وہ مجھے کیا بول رہا ہے
وہ ہنس رہا ہے اصلی وہ ہنس رہا تھا وہاں سے ہاں
وہ بوررہا ہے مجھے آپ اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی فون پہ آپ کو نہیں پتا چلا اس کو کیا ہے
ہمم
میں نے بولا میں اس کو سے آ گئی میں کیسے بول سکتی ہوںپ کو اپنی گاڑی ہے یا یہ ہے
ہاں جنا جتنا نا اس کی بیوی کو پتا چلا ہے اتنا ہی
نہیں میں اللہ کی قسم ہے اگر میں اس کو پوچتی بھی پہلے مجھے یہ ٹینشن ہی نہیں تھی مجھے بولا لگا انہوں نے بولا ہے کہ
ہاں ارے کوئی نہیں بول سکتا یہ بس بولنے کی بات ہی ہوتی ہے دھو مطلب بہن میں میں بھی آ کو ابھی بولوں گی آپ کو نہیں لگا وہ یہ یہ خالی بولنے کی باتیں ہوتی ہے بس اور کچھ نہیں
اب آپ مجھے بول تو میں کیا کروں گی
تب دیکھو مطلب اس نے کیا ہے نا فون
ہاں
اب دیکھتے ہے پہلے وہ کیا بولے گا دیکھو مطلب ہم نے بہت لڑائی اللہ نہ کرے مطلب ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے مطلب وہی
نہیں نہیں لیکن پھر بھی مطلب حالات سدھرنے چاہیے کال کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے
ہاں ہم کریں گے کام دیکھو مطلب وہ کرے گا نا اب آئے گا نا جگار بولے گا نا ایسے ویسے ہم کریں گے کام مطلب کریں گے پہلے آپس میں مشورہ وہ یہ اس کو کیا بولنا ہے مطلب اچھے سے تاکہ کل بھی مطلب کل کو آپ بھی ان کو فیس کر سکو اور وہ بھی آپ کو کر سکے ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہمیں اللہ نہ کرے مطلب کچھ ایسا ویسا کرنا ہے پھر ہمیں ان کو دے منہ ہی نہیں دکھانا ہے کبھی ویسا نہیں ہاں کریں گے کام دیکھیں گے مطلب آپس میں مشورہ کریں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مطلب کیسے کیا ان کو بولیں گے اچھے سے بات وات کریں گے پھر مطلب دیکھیں گے کب آبھی کیا بولے گا وہ مت کرے گا کچھ مسئلہ سوڈا اس کے بعد پھر مطلب پہلے دیکھیں گے وہ بھی کیا بولے گا بعد میں اس پہ اگر آپ بھی اس پہ پھر ایگری ہو جاؤ گی تو پھر انشاء اللہ جاؤ گی گھر اس میں کیا ہے
لیکن ان کو بولنا تو ہے آپ کو کیا کیا مسئلہ ہے
ہاں اور کیا نہیں یہ سب کچھ بولنا ہے مطلب جو بھی آپ کو مطلب پروبلم لگ رہی ہے وہاں مطلب دیکو مطلب آپ وہ وہاں آپ کو پتا ہے سب کچھ
دیکھو جو مجھے تھا میں نے وہ پہلے میں کچھ نہیں بولتی تھی پھر وہ بھی مجھے مجھے ہی ٹھرایا غلط اب بولتی نہیں ہو اب میں نے بولا تو اب مطلب اب سب کو پتا ہے کیا ہے مسئلہ ہے اس کو پوچھنا ہے نا ہمیں آپ نے ہمیں دھوکا کیوں دیا اگر آپ کو مطلب دیکھو ہمیں اس ٹائم پہ فار ایگزامپل ہمیں یہاں پہ کرنی تھی میں نے بولا میں شادی کروں گی پھر ہمیں چاہے مطلب نہیں نہیں میں بول رہی ہوں مطلب مجھے اپنا بیٹا چھوڑنا تھا ادھر ہی مجھے شادی کرنی تھی میں اس پہ رہی نہ قائم مطلب مجھے پتا تھا مجھے یہ کرنا اگر ان کو مطلب اتنا حساب نہیں تھا کیونکہ لڑکی والوں کو کوئی نہیں مارتا ہے کل آپ کی بہن کی شادی ہے آپ اس کو کچھ نہیں دو گی آپ لوگوں کو کوئی نہیں مارے گا متنا لڑکے والوں کو کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کو مہر بھرنا ہوتا ہے اگر وہ اس ٹائم بولتے ہیں ہم ایک لاکھ کا مہر لائیں گے ہم خود سوچتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے چھوڑو ہم نہیں کریں گے ہم کو کون سی مجبور تھی ایک بہو سے میں مطلب اس کا مہر مانگنا اور دوسری بہو کو لانا مطلب یہ کون سا انصاف ہے
نہیں یہ کون سا طریقہ ہے
ہم ہی ہوگا یہاں پہ کل ایک اور بھائی ہم آپ کو مانگے گی چیزیں اس کی شادی کے لیے آپ
جی ہاں کرلو اس اس کو شادی کرنے کی مت کرو ہی لیکن
چھوڑدو آںی کو چھوڑدو آئی کو میری بہن ہے کل کو اگر میرا بھائی اس کو پیسے نہیں دے گا باپ پیسے نہیں لگائے گا شادی میں ہم آپ کو بولیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑے سے پیسے دو ہم اس کی شادی کریں گے آپ نہیں بولو گے راکھو اس کو ادھر ہی آپ کو کیا مجبوری ہے
سیدھی سی بات ہے یہ تو مطلب یہ کیا ہے
میری بہن یہاں پہ سارا کام کرتی ہے فار اگزامپل وہ سارا کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے کل کو آپ ہم کو بولیں کہ ہاں سسرال سے آ جاؤ یہاں پہ کام کرو اس کی سسرال والے نہیں بولیں گے پھر آپ نے اس کی شادی کیونکہ رکھنا تھا ادھر ہی اس کو پوچھا مارنے کے لیے
سیدھی سی بات ہے
مطلب ان کو کیا مجبوری تھی اگر ان کو تھا یہ مسئلہ کہ ان کو برداشت نہیں میں بولوں کہ میں نے آپ کو سیدھے بولا پچھلی بار میرا بھائی آتا ہے روز اب کے گھر اپنی بیٹی کے لیے کیوں نہیں آئے گا اس کی بیٹی ہے ادھر
میں نے آپ کو میں نے آپ کو میں نے آپ کو بولی بلا مطلب دیکھو مطلب شرم حیا تو ہے مطلب نہیں نہیں نہیں مطلب مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ شرم حیا تو ہے مطلب اگر ماں باپ کو بولے گا کہ نہیں مطلب میں بیٹی کے لیے جاتا ہوں نہیں کیوں بیوی کے لیے بھی آ سکتا ہے
نہیں چھوڑو میں نہیں بول رہی ہوں وہ مطلب اس کو آنا ہے اس کو ادھر اپنی فیملی ہے کو کو تو آنا ہی آنا ہے تو اس کو ہم نے اس کو پھر ہم اس کو بولیں گے ادھر نہیں جانا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اس کو نہیں اپنی وہ آپ مطلب آپ بول تے پھر کیوں آپ نے اس کی شادی کی
سیدھی سی بات ہے اگر وہ بولے گا نہیں لیکن کبھی نہ کبھی تو کبھی تو ڈاؤٹ ہاں اور کیا نہیں زبردستی بیچتے ہو پرسوں بھی ہوا تھا کچھ مھے پھر سج نہیں آیا مطلب وہ کیا سے آیا پھر میں وہی بولنے والی تھی آپ کو
اس کو ہم نے بولا جاؤ تو وہ نکلا اگر ہم کو بولتے نہیں جاؤ چھوڑو مت جاؤ وہ کرو یہ کرو وہ ایسے ہے ویسے ہے یا مت جاؤ ادھر نہیں جانا اس کو با بولتا غصے میں ادھر نہیں جا پھر آپ کو پتا ہے پچھلی بار میری چا مانو چچیری بہن کی شادی تھی اس نے آپ کو بولا مت آ جاؤ پھر ہم اس کو بولتے ہیں کہ ادھر بھی آپ کی کزن کی پھر انگیجمنٹ تھی ہم نے اس کو بول سکتے ادھر بھی نہیں جانا جب ادھر نہیں آئے ادھر کیسے جاؤ گی ہم نے اس کو بولا اس کو ماما نے بولا کہ کیا لے جانا وہ لے جانا یہ لے جانا
نہیں نہیں نہیں وہ تو مجھے سب کچھ پتا ہے اس کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں
اگر وہ ہمیں ابھی بولے گا اللہ کی قسم مجھے مطلب چوڑو الگ ورنہ ہمارا ہی بو ہے ہم اس کو بول گے جاؤ جہاں پہ رکھو گے اپنی فیملی کو جاؤ رکھو ہمیں کوئی مسلہ نہیں ہے اس میں کیا رکھنا ہے اس کو باندھ کے وہ ہمیں یہ کرتا ہے ادھر گھماتا پھراتا ہے بہنوں کو گھماتا پھرآتا ہے تو اس کی فیملی کو کرو ایسے اور جس کو مطلب مطلب میں بولوں گی جس کو ایک بار ہو گیا ہوگا ڈائیورس وہ کتنا پھر پھک پھکے قدم رکھے گا مجھے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہے
سیدھی سی بات ہے
ان لوگوں کو پتا ہی نہیں کیا ہو گیا ہے جیسے اپنی بیٹیوں کو ساری خوشیاں ملنی چاہیے بہو کو کچھ بھی نہیں اب ہوتا ان کو وہاپہ اتنا گزارا میں بولتا چلو میں تھوڑا سا برداشت کروں گی لاسٹ میں مجھے بھی کچھ ملے گا وہاں پہ
ہوں
وہاں پہ ٹھنگا ملے گا پھر مجھے لاسٹ میں
سیدھی سی بات ہے مطلب جیسے آپ کا کہنا ہے ویسے تو وہی ملے گا
آپ کو اللہ کی قسم میں اگر یہ اچھے سے کام کرتا اس کو مطلب کچھ مطلب گھر والے دیتے دکان ہے ان کی پہلے بولا انہوں نے شادی سے پہلے ان کو دو گاڑیاں ہیں دو بھائیوں کو زمین ہے بہت سی جگہوں پہ ان کو جی پی فنڈ نکلا ہے باپ کو مطلب تھا گورنمنٹ امپلائے اس کو پیسے جو ملتے ہیں پھر لاسٹ میں ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ وہ ملے ہے اس کو پیسے ہم مطلب گھر ڈھونڈ رہے ہیں دوسرا دو بھائیوں کو دو مکان رہیں گے پھر ان کو اپنی گاڑیاں ہیں یہ دو تین کام کرتا ہے اچھے سے کماتا ہے ہاں
تو آپ نے نہیں دیکھا ان کے پاسس کتنے مکان ہیں آپ کو کیا ہو گیا
نہیں آپ کو اللہ کی قسم ہے پھر جس کو اتنا گزارا ہوگا وہ ایک بہو سے لے گا کچھ پیسے مطلب یا کچھ جوولری پھر دوسرری بہو کو لائے گا
کبھی کیس ہیں اور کیسی باتیں کرتی ہو آپ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں
وہی میں کہہ رہی ہ نا یہ کہ مصیبت ہے
یہ کال آپ کو آ رہی ہے
ہوں یہ می تو بہن کرے وہ نمبر دے گی
ہاں اور تو اسے نے مجھے بھی بولا تھا نا فون کرنے کے لیے
آپ کریں گے فون کٹ پھر
ہاں اور کیا
آپ مجھے بولو یہ کون سا طریقہ ہوا
ارے نہیں یہ تو غلط بات ہے کیا کہوں میں بہن آپ سے اللہ سے پتا ہے اللہ کی قسم مطلب میں کیسے کہوں مطلب دیکھو مطلب اگر آپ کو بہن بولینگے نا مطلب کو نہیں بولنا پڑے گا زیادہ کہ مطلب مجھے ایسا فیل ہے وسا اللہ کی قسم اپنے بھائی سے بولنا مطلب مجھے کتنی ٹینشن ضروری ہے آپکی اللہ حمز جان کی قسم مطلب میں سوچ رہی تھی مطلب نہیں د مطلب پھر یہ یہی نہیں ہوتا ہے خالی پھر لوگ بھی باتیں کررتے ہیں نا
اور کیا جب مطلب اس میں میں بول رہی تھی میں نے وہاں پہ چپ کر کے مطلب اس کی مطلب جو بھی ہوتا تھا میں اچھے سے کام کرتی تھی اچھے سے رہتی تھی میں بولتی تھی اگر میں اللہ نہ کرے اب یہاں بھی کروں گی پھر بولیں گے اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے ہر جگہ پر ایسے ہی بولتی ہے لیکن اب اگر میں نے اتنا چپ کیا میں نے وہ کہا یہ کہا میں نے اللہ کی قسم گھر والوں کو بتایا ہی نہیں مگر تم بھی نہیں بتاؤ تمہیں ہیا کی قسم ہے
نہیں نہیں میں نہیں سچ میں
اللہ کی قسم میں نے گھر والوں کو ابھی تک وہ بولا ہے پھر بولتے ہیں نا کہ یہی مطلب پھر بول بول گے کہ یہ یہی ہے ایسی ویسی
اچھا کرو اچھا کرو چپ کرو چپ مت رو اللہ کی قسم حمزہ جان کی قسم آپ اپنے بھائی کو قسم رکھنا میں نے اس کو کل بھی بولا میں نے کہا تو مطلب مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے اس کی کیونکہ دیکھو مطلب گھر والوں کو پتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے پھر باہر والے مطلب بات کا پتنگا بناتے ہیں کہ بول
اور کیا میں بول رہی ہوں مطلب کون کرے گا اتنا برداشت میں اس اس کو وہ تھی میں ا ان کے لیے کھانا بناتی تھی مطلب وہ اس ٹائم میٹ لاتے تھے میں اس کو میٹ بناتی تھی ان کو میں اتنے اچھا سے پچھلی بار گئے تھے نا ہم گھومنے میں نے جب بولا اس کی ماں کو غصہ آیا
ہاں ہیں
میں کہاں جاتی مجھے کون سی چٹی تھی انہوں نے ہی بولا اپنے باپ کو ہمیں لے جاؤ گھمانے
سچ میں
اللہ کی قسم
لیکن ایک بات بولوں میں آپ کو مطلب پتا نہیں آپ کو کیا ہوا ہے اب زیادہ ہی کرتی ہوں ایسے کرتی ہوں نا چپ چونکہ لاسٹ میں تو آپ کو بولنا پڑتا ہے
دیکھو میں نے سوچا مجھے میں سوچا میں نے سوچا کہ اب اس کو یہ آئی
اے چپ کرو مجھے اللہ کیسے پتا نہیں کیا ہوتا آپ کے رونے سے مطلب پہلے سے آپ نے اتنا کا کچھ دیکھا کرو چپ
میں نے بولا بولا کہ یہ بولتے ہیں نا مطلب یہ میں نے سوچا اب اس کو خرچہ ورچہ دیتا ہے اس نے بولا اور وہ بہت ڈرتے ہیں ویسے مطلب جیسے ہم ڈرتے ہیں رکو میں آپ کو واپس بات فون کر دوں میری بہن فون کر رہی ہے
ٹھیک ہے کوئی بات